آداب
آ جاب اور سناؤ ٹھیک ہو
ہاں بس ٹھیک تم نے کال کیا میں نے اٹھائی کٹ گیا خود ہی کیا کر رہے ہو؟
بیٹھے ہیں چوٹے بھی آئے ہیں ارحن بھی فد بھی آیا ہے
اور
اور
ٹھیک کھانا کب کھاو گے
دس
دس بجے
ہاں
کیا بنائیےا
اسے پیسہ ڈالا ہے پیسہ ڈالا ہے اس نے پچیس ہزار
ٹھیک
میں نے بولا رکھ رکھ آپ نے کیوں نہیں رکھا رکھو پانچ ہی دن رکھنا تھا پھر بعد میں ڈالنا تھا بولا ہم سیل کریں گے کل کون کر میں وہاں چالیس کونٹل چاول ہے موجود
کون سی سیل کریں گے
مارچ کا دے گا چندی پکڑے گی جولائی
ٹھیک
میں نے بولا ہم نے ہم بھی کرتے ہیں یہی ہم بھی پکڑےتے ہیں چندی
ہاں تو کرنا تو اچھی بات ہے
ہاں اچھی بات ہے وہ یہ ہے وہ چوہا کھاتے ہیں
ہاں وہ تو کھاتے ہیںاں کریں گے ختم لیکن اس میں ڈبل محنت ہو جاتی ہے پھر
آپ کیا کرے گا اپنے لیے کرنا پڑتا ہے یہ
تو اگر تم بھی کرو گی وہ تو اچھا رہے گا پھر
اگر آئے گا کو ہی دے گا
ہاہ
کوئی آئے گا کوئی بندہ آئے گا اس کو دے گا میں نے دو تین کو بولا کل آنا کو میں دے دوں گا مارچ کے دے گا اب مجھے ل کے دے گا
ٹھیک تو اچھی بات ہے جگہ ب کل چلے گی اور نقصان بھی نہیں ہوگا
یہی ہے گا اور گودام بھی صاف ہو جائے گا نا
ہاں یہ تو اچھی بات ہے
ہم نے دیا ہے پانچ س آٹھ کنٹل لگ بھگ دیا ہے ہم نے وہ
ہ شکری
تو اچھی بات ہے اگر کوئی کوئی آئے گا اس کو دیں گے ہ
اگر یہ چیپ جان آئے گا اس کو بھی دے گا
مشتق
ہاں وہ مجھے بولتا تھا پچھلا چاول کا بولتا تھا تھوڑا نرم ہوتا ہے میں نے بولا یہ یہی ہے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا جب نیا آئے گا اس س م ل لو
اچھی بات ہے
پچے
باقی بھی ہے نا اگر ایسا کر نا ہے وہ آصف لال منڈی کا یہ منظور ہے منظور کا ب ہی ہے
ہاں اگر آئے گے صبح تو دے گا اس کو بولنا اس کو وہ وہ آتی ہے نا وہ تین چار چنجیا اس کے پاس
اچھا اچھا ر
ہ اس سے حساب ہم کا برابر ہے اگر آ جائے گی صبح لے جائے گا چاول مگر لینا ہے وہ کیا فائدہ ہے
اس کیا بیس کے جی بھی یہ چوبیس کے بیس کے جی بھی دیا نا الگ سے بھی اس نے سہارا لیا اس سے سب مل کر کے ہے
ان وہ اگر مشتاق بھی لے گا کل
وں گا ان کو پ ابھی پ
ہاں چاول بہت اچھا ہے نا صاف چاول ہے ب اٹھائیس
ہاں یہ ٹھیک رہے گا پھر ہاں اگر اپنا اپ آ کو دیکھ کک رکھیں گے تو صحی رہے گا
پیسہ کی بات پیسہ بھی اگر اپنے ہی پاس رکھے گا پیسہ رکھنے دو اپنے پاس وہ اگر اگر نہیں ہوگا پیسہ تو ر
حساب کر کے رکھیں گے کہتنا پہنچے گا تو وہ باقی وہ اگلے مہینے ہی دے دیں گے
وہی بات میں بھی وہی کہتا ہوں
ہاں صحیح ہے وہ بھی میں کال کروں گا دو تین بندوں کو
ہاں میں بھی دو تین کروں گا وہ دو تین بندوقوں کا اگر لے جیا جائے گا تو ٹھیک رہے گا
ہاں
سبزی کیا بنائ کیا
ہم نے بنائی ہے آج ٹماٹر مٹر اور رجما دار
ٹھیک لائٹا کم سے
وائٹ ہے
ہاں
ٹھیک بارش مت ہو رہی ہے
مجھے آگے یاد مشین مش مے جتنا
ٹھیک
سمج بتا گنٹ کو رہے ہے گا ایک گٹی کو
مجھے بات بتاؤ وہ اس کا نکلتا پھر وہ س
نہیں اس کا نہیں نکلا اس کو بھی ب بولے گا ک اس کو بھی بلائے گا مگر فائدہ کیا ہے ہم کو نقصان ہو جائے گا اس میں اس چنڈی میں نکالنے میں نقصان ہو جائے گا
کیسے ہو جائے گا وہ تو آئے گا نا
وہ آٹا تو اس میں اس کا آٹا کہاں جائے گا اس کو دینا ہے آٹا ہم ہم تو الٹمنٹ حساب سے بٹا بنےے گا مثال اس کوودیو میں ہے نا آٹا
نہیں پھر
ہم کو نقصان کر ٹھیک ہے
تو پھر
پھر ہم کو اگر وہ لے جائے بھی جائے گا نا اس کو دینا ہے کس طرح
پچیس کے حساب سے
برابر اس کے پاس دس کلو چاول بھی ہے اس نے لےیا مجھے یاد آ گیا جی اس نے پانچ دو چار دن پہلے لیا دس چلوچا اللہ
ہلا لو مت ملا ت
ہلاال نہیں دیکھا کہ نے اگر وہ بھی آئے گا کل لے جائے گا تو د کو بھی ج جی جی
ہاں کا
وہ وہ گیا نا وہ کیا اس کا نام ہے ا یاد اس کو بیٹے کا شادی ہے بیٹیوں کو رکھا ہے ایسا ہی بیٹ بیٹا کا شادی ہے اس کو ہاں
ٹھیک
میں نے اس کو بولا تھا وہ بولا میں دوسرے مہینے میں لے جاؤں گا
ٹھیک
ن ملا اس وقت چاول اچھا ہے ل جو رکھو گھر میں رکھو نہیں بو یہ اکٹ نہیں دے سک ہم یہ اگر چاول اب جمع کرتے ہیں یا ایک ایک دو دو پٹا لینا پڑے گا بعد میں
ہاں تو پرابلم ہو جائے گی نا ویسے اگر کھٹٹی نہیں جائے گا
یہی ہے نا بس میں نے بشیرہ کو بولا اگر آٹا بہت زیادہ لے گا نا دو دو کٹا دینا بس
میں ان کو کروں گا کال میں دیکھوں گا ایک
ہوں کام کرنا کام گند ج کو
ہاں ہ وہی نہا میں ان کو بولوں گا یں گے کیا بولیں گے ان کو اگر بولا تو میں بولوں گا کل آنا پھر ہ اگلے حساب حساب کر کے رکھیں گے نا
ہاں
یہ سب کر کر کے رکھیں گے اتنا پہنچتا ہے بھائی اے میں نے فن یہ دا ہے ہاں اس کو رکسانا کو یا منظور کو یا اس کے بئی کو
ہاں اگر کاٹا دس پندرہ ن اٹھے گا نا بہت آگے جائےیں گے ہم الٹمنٹ کیا ہے الٹمنٹ ایک سو چالیس اور پنچاس ہو گیا ایک سو چالیس پنچا ایک سو نبے ہو گیا دو گاڑی برابر ہو گیا نا ایک دو گاڑی
ہاں
نبے نبے ہو گیا ایک سو اسی
بچپن ہو کے بچپن ہوگ ا ادھر ایک پینتیسوں گئے اوپر
مگر ہے نا ایک سو نبے ہے نا کم سے کم ایک سو نبے ہے ن نبے اور نبے کتنا ہوگیا ایک سو اسی ایک سو ایک دبے گا ایک سو کی گاڑی ایک پنچانوے پنچانوے دو گاڑی
ٹھیک
اس میں ڈالیں گے نیچے ڈالیں گے پنچاس کنٹل
ایک چالیسوںو پر
ایک چالیس سپر مگر اگر اگر مشتکل لے جائے گا نا اوپری کل پنچاسی ڈالے گا نیچے اگر نہیں لے جائے گا تو
بچپن
پانچپن ڈالے گا ایک سو پینتیس ڈالے گا یہاں
ٹھیک ہے اور کھانا کب کھانا ہے کھانا کب کھاو گے
بس بیٹھے ہیں
کب کھاؤ گے کھانا
دس بجے ہی کھائیے گے
وہ تو ہونے ہوا پھر وہ آ گئے واپس آارے ٹھیک ہے
ج وہ بھی اپنے اپنے موبائل سے کام کرتے ہیں
ٹھیک اچھی بات ہے شام کو انسان فری ہوتا ہے ن پھر کام کرنی چاہیے
ہاں ابھی گیرہ بجے تک کام کرے گی
باقی سب ٹھیک ہو
ہم خدا
چلو سبزی گرم کرو اور کھانا کھا کالو
آشو کیا کرتا آشو
اس کو گیا فرینڈ کو خبریں ایس ایم ایچ ایس
کسک ج نت ہے
ف فرینڈ اس کو فرینڈ کا بھائی ہے وہاں پہ تو اس کو ہال چ چال پوچنے گیا ادھر
ٹھیک ہے
ہاں چلو کرو سبزی گرم اور کھا لو کھانا
ہاں
سبزی گرم کرو اور کھا لو کھانا
چلو ٹھیک ہے
خ
اور